اسلام علیکم تم ٹھیک ہو
وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
الحمد للہ آج بہت دنوں بعد تم سے بات ہوئی
ہاں اتنی کیا مصروفیت ہے آپ کال بھی نہیں کر پاتی ہو
ہاں ہاں مصروفیت کیا آپ ہی ہمیں بھول گئے
نہیں نہیں میں تو نہیں بھولی آپ کو
اور چائے شائے پیی اپنے
ہاں جی آپنے پی لی
ہاں جی ہاں جی چائے شائے تو ہو گئی آج کل کیا مصروفیت ہے آپکی
بس پڑھائی چل رہی ہے کل میں نے اسلام میں بیوی کے حقوق پر ایک بیان سنا جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا
ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت اہم موضوع ہے اکثر لوگ شوہر کے حقوق تو جانتے ہیں لیکن بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بار بات کریں
ضرور سب سے پہلے تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ شادی محبت رحمت اور احترام پر قائم ہوتی ہے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں
اچھا ایک بات بتاؤ بیوی کا سب سے پہلا حقوق حق کیا ہے
سب سے پہلا سب سے اہم حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو شوہر کو چاہے شوہر کو چاہیے کہ نرمی سے بات کرے عزت دے اور کبھی بےعزتی نہ کریں
بعض لوگ سمجھاتے ہیں کہ سختی کرنا ہی اچھا اور شوہر ہونے کی نشانی ہے
نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجح محترم ترات کے ساتھ نہایت محبت شفقت اور حسن اخلاق سے پیش آتے تھے
حدیث میں بھی سنی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سب سے بہتر ہو
جی ہاں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو خصوصا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے
اسلام میں شوہر کی مالی ذمہ داریاں کیا ہیں
شور پر لازم ہے کہ وہ اپنی استاعد کے مطابق بیوی کے کھانے کپ ڑے رہائش اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرے اگر بیوی خود بھی کمات ہو تب بھی اس کی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے
اچھا اگر بیوی ملازمت کرتی ہو تو کیا اس پر گھر کا خرچ کرنا لازم ہے
نہیں بالکل بھی نہیں اس کی کمائی اس کی اپنی ملکیت ہے اگر وہ خوشی سے گھر میں خرچ کر کرے تو یہ اس کی نیکی ہے لیکن اس پر فرض نہیں ہے یہ چیز
واقعی اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے
بالکل اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی عورت کو مالی حقوق عطا کیے ہیں
اچھا کیا بیوی کو تحفے دینا بھی اس کے حقوق میں شامل ہے
جی ہاں تحفے محبت بڑھاتے ہیں شوہر کو چاہیے کہ موقع بہ موقع اپنی بیوی کی توحفے دے اور اسے خوش رکھے اس سے کیا ہوتا ہے بیوی خوشی تو رہتی ہے بیوی کو خوش کرنا بہت بڑا فرض اور آ یہ ناں ثواب کا کام ہوتا ہے
اچھا جذباتی تعاون کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے
شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات سنے اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اس کی قدر کریں کامیاب شادی محبت اور تعاون سے قائم رہ تی ہے
آج کل لوگ کام اتنے مصروف ہوجاتے ہیں کہ گھر والوں کو وقت ہی نہیں دیتے
اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتے ان سے گفتگو کرتے اور گھر کے کاموں میں بھی مدد فرماتے مدد فرمایا کرتے تھے
واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی کرتے تھے
جی ہاں بالکل کرتے تھے احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں اہل خانہ کی مدد فرمایا کرتے تھے یہ عاجزی اور محبت کی بہترین مثال ہے اور آج کل کے مرد اگر گھر میں یہاں پہ جھاڑو بھی اٹھائے چمچ بھی اٹھائے دن دن تک سننا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اے چمچ اٹھایا جھاڑو مارا یا پھر کوئی شور کسی بیوی اپنی بیوی کی ہے مدد کر مدد فرما رہے ہوتے تو تانے سناتے ہیں لوگ دیکھو کیسا شوہر ہے بیوی کی مدد کرتا ہے کچن میں گھستا ہے حالانکہ یہ تو اس کا حق ہوتا ہے محبت کی مثال ہوتی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ویسے ماشاء اللہ ہمیں بھی اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے
بالکل اگر شوہر کے گھر والے بیوی کے ساتھ زیادتی کرے تو
شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کرے اور اپنی بیوی کی عزت تو حفاظت کرے اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کے والدین اور خاندان کا اح ترام کرنا چاہیے
میرے خیال میں باہمی احترام سے اکثر مسائل حل ہوتا ہے ہوتے جو ہوجاتے ہیں
بالکل درست کہا آپ نے عزت صبر اور اچھی گفتگو سے گھر میں سکون قائم رہتا ہے نئی
کیا اسلام میاں بیوی کی نجی باتوں کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے
جی ہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں ان کی ذاتی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرنا درست نہیں ہوتا
ہوں اور آج کل تو لوگ ہر بات سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں خاندان کی عزت اور رازداری کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے
اچھا کیا بیوی کو تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق ہے
جی ہاں آپ نے کیسے ان پڑھوں والی بات کر دی کہ کیا بول رہے ہیں آپ خود پڑھے لکھے ہیں اور بیوی کو ان پڑھ رکھیں گے دین اور مفید علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے باعث خیر ہے اس شوہر کو چاہیے کہ وہ اپ نی بیوی کی حوصلہ افزائی کرے انہیں اچھے سے پڑھائے لکھائے کیونکہ جو بیویا جو ہونے والی بیویا یا پھر بیویا ہوتی ہے وہ آپ کے ہونے والے بچوں کی بھی ایک استاذذہ ہوتی ہے جس سے وہ سیکھ تے ہےاب اگر وہ ان پڑھ ہوئی وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی
سچ کہا ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے
اور ایک اہم بات شوہر کو بھی کبھی بھی اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے نہ جسمانی اور نہ ہی ذہنی طور کوئی بھی ظلم جو ہے اسلام میں انہوں نے اسے بالکل بالکل اس سے وہ نفرت فرماتے ہیں ظلم سے اسلام ہر قسم سے ظلم سے منع کرتا ہے
افسوس کہ آج بھی گھر گھریلو تش تشدد کے واقعات ہوتے ہیں
جی ہاں اور یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ایک مسلمان کو ہمیییشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے
خوشحال دعاجی زندگی کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے
میاں بیوی مل کر نماز پڑھی ایک دوسرے کی بات سنی غلطیوں کو معاف کریں تحائف دے ایک دوسرے کی تعریف کرے اور حل اور حال میں اللہ تعالی کو یاد کرے
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہوں اگر تمہارے پاس وقت ہو ہے تمہارے پاس وقت
جی ہاں
اسلام میں شوہر کے حقوق بھی بیان کردیتی ہو
جی کیجیے
آج کل اس بارے میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہے اس لیے سوچا مل کر بات کریں
ہاں جی بالکل کیجیے کرتے ہیں ہم بات
جواب تو دیجیے اچھے سے آپ کیا ہاں کر رہی ہے
آپ بول کے رہی ہے مجھے دیکھ نہیں رہا ہے یہاں پہ
آپ ان پڑھ ہیں
ان پڑھ تو نہیں ہے لیکن کہاں پہنچی لیکن مجھے دیکھ نہیں رہا ہے وہ
میں کہہ رہی ہوں آج آج کل اس بارے میں بہت غلط فہمیاں اسلام شہور کے حقوق کے بارے میں پائی جاتی ہے اسلیے سوچا ہم مل کر اس بارے میں بات کریں
جی صحیح ہے امم
اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق واضح کیے ہیں تاکہ گھر میں محبت اور سکون سکون قائم رہے
ہیلو آپ آپ کہاں پر ہے
میں ابھی دور ہوں گھر سے
جی بل ٹھیک چلیے ہم ہم کہتے ہیں آگے کی بات
ہم یہ کہہ رہی تھی اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق واضح کیے ہیں تاکہ گھر میں محبت اور سکون قائم رہ سکے
بالکل سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ شوہر کا سب سے اہم حق کیا ہے
سب سے پہلے اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ عیہ وسلم کی اتاعت کے بعد بیوی پر لازم ہے کہ وہ جائز امور میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے اگر شوہر کسی ایسے کام کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی ہوں تو اس میں اطاعت نہیں ہوگی
جی کیوکہ رسول اللہ صلی علی وسلم سلام فرمایا کہ مخلوک کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں
بالکل درست فرمایا ہے آپ نے اسی طرح شوہر کی عزت کرنا بھی بہت ضروری ہے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے نرمی محبت اور احترام سے پیش ائے حسن سلوک سے پیش آئے
آج سے آج کل معمول باتوں پر آواز بلند کرنا یا دوسروں کے سامنے شوہر کی بے عزتی کرنا عام ہو گیا ہے جب کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے
جی ہاں اس اسی طرح شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنا بھی بیوی کی ذمہ داری ہے گھر کی نجی باتیں دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے بالکل ہے نا
بالکل کیوکہ اس سے یتمیدہ یتمیدہ
اعتماد
اعتماد ختم ہو جاتا ہے
ہم صحیح بات اعتماد تو ختم ہوتا ہی ہے ایک اور اہم حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی مال